ہیلو
ہاں جی
السلام علیکم
وعلیکم لسلام بھائی جان
کیا حل ہے جی
سب بڑھیا آپ سنائیے سب خیریت
سب خیریت ہے آپ آپ سنائیے امی جان کیسی ہیں آپ کی ابو جان بھائی جان کیسے ہیں آپ کی
سب بڑھیا
موسم کیسے چل رہا ہے
سب بڑھیا چل رہا ہے اور بتائیے آپ کے یہاں سب خریت سے ہے
ہمارے یہاں تو سب خیریت ہیں اور کیا کریں آج میں فسٹ فوڈ کھایا تھا پیٹ میں اتنا درد ہو رہا ہے اتنا درد ہو رہا ہے کیا کروں انشاء اللہ اتنا خراب آ رہا ہے فرسٹ فوڈ کیا کہے کسی سے کہہ نہیں سکتے کسم سے
ہاں بس
اتنے مطلب اتنی گندگی اتنی گسی جارہی ہیں جس سے ہماری لیور کمزور ہڈیاں کمزور ہمارے پانچوں ستی کمزور کچھ بھی کھا لو تم گرمی کے ٹائم تو اتنا خراب رہتا ہے کہ ہم تو ہم بچوں کو بچوں کی تو بالکل حالیت بہت زیادہ گمبھییر ہو چکی ہے آج کل
یہ نہیں ہماری پچن شکتی کمزور پڑ جاتی ہے ان دنوں میں کھانا پا پتا نہیں ہے موسم ایسا ہی رہتا ہے
سی بول
کٹ بھی نہ چاہیے کھیا کاؤ ککڑی کھاؤ خربوز تربوزے ایسی چیزیں کھاؤ جن میں پانی کی ماترا زیادہ ہو
پھر ٹھنڈی چیز میں تو کولڈ ڈرنک وغیرہ یہ اتنی نقصان دایک اتنا کیمیکل بھرا ہے ان کا تو کہ آپ کچھ مطلب ان کو ایک مہین کوئی اگر پی لینا تو اتنے مریض ہو جائیں گے اتنے مریض ہو جائیں گے کہ جیون جینا اسم باؤ ہے ہمارے گاؤ میں ایک لڑکا ایسے بہت پیپ س کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتا تھا ہیل وغیرہ تو ان کی اتنی طبیعت ڈاؤن ہو گئی آج وہ یہ سمجھو کچھ نہیں رہا ایک ڈیھ لاکھ روپے لگ گئی وہ الگ چیز تو یہ کیمیکل وغیرہ ہی تو ہمارے نقصان داک ہے شریر کے لیے تو ہم لوگوں کو ان سے تو دور رہنا چاہیے
ہاں یہ بات تو ہے بھیا پر آپ کی تو شاید جوب بھی ایسی ہے کہ جہاں جیسا مل جائے ایسا کھانا پڑتا ہوگا
نہ نہ ایسا کچھ نہیں ہے ارمی والوں کو تو سب بڑھیا جو مانگتے ہیں وہی ملتا ہے ہم کو تو ایسا کچھ نہیں ہے ویسے ہی بھی کھاتے ہیں ویج نان ویج جا چاہیے بٹ ہم تو سادارن ہی ہے دیسی چیزوں پر میں ڈپینڈ ہوں دیسی کھانا دیسی سب کچھ دی ہمار دیسی ہونا چاہیے ہمارا بھی تمہارا بھی سب کاھ کیونکہ آج کل کھانا اتنا خراب ا رہا ہیں انشاء اللہ ہم کہہ نہیں سکتے ہمارے شریر کو اتنا خراب کر رہا ہے
یہ نہیں بیہ ہر چیز میں تو کیمیکل لگ رہا ہے سبزیاں دیک لو پھل دیکھ لو
صبح دیکھو تو پانچ کلو کا کیا ہے کیا رہے ہیں گٹو صاحب کو تو ادھی کلو پانچ کلو کا دس گنا پر
ایسی ہے اس سبزیوں لگاتے ہیں بہت زیادہ یہ نہیں دیکھتے کہ تو اپنے ساستے سے کر رہے ہو اپ بھی بچے بھی دکھا رہے ہیں جیسے اپ سب کی دوائی ملا کے دے رہے ہو دودھ میں کیمیکل بھینسوں کو انڈکس لگا رہے ہیں
اس میڈ میں کی کچھ لوگ چند پیسوں کے لیے ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ کتنی جیون سنکٹ میں کتنے لوگ بیماری سے گزر رہے ہیں کتنا ہمارے اوپر ان چیزوں کا ان کے لیے اونلی پیسہ ائی مجھے پیسہ ہو جائے چاہے وہ انجیکشن مارنے پڑے ہیں کچھ بھی کرنے پڑے وہ تیار ہیں تو ان کی وجہ سے اتنی جنریشن اج کی جو بچے لوگ ہیں نا اتنی اتنی بیمار پڑ رہے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر جا کے دیکھو تم بہت گندے حالت کر رہے تھے
صحیح کہہ رہے ہو بھائی پتہ ہے اج کل چلو ذرا سے بچوں کی انکھوں پہ چسن لگتا ہے یہ کھان پین کا ہی تو
کیا ہے تو کچھ ہم نے اب اپ نے انیس سوے کو اپنے ابو دادی وہ دیکھی ہو گئی تو ب مرتے دم تک جسمانی
ہاں چشمہ نہیں لگتا تھا کسی کا
کیونکہ وہ گوشت کا ہار کر دی تھی ہلتی بڑھیا تھی وہ پشت کار کرتی تھی
پہلے موٹا کھانا ہوتا تھا دہی
بالکل بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو ہاں تمہیں دیسی تھا وہ دیسی ہمارے سائز کے لیے ہیومن سسٹم کو بڑھاتا ہے ویزا تو اتنا برا ہے انشاءاللہ اس کی تو جتنی برائی کرو وہ کم ہے
ہاں یہ فاش روٹ سے بچے ساتھ میں کھا لیتے ہیں بعد میں پیٹ نیند نہیں ا رہی بے چینی ہے
اب تک بھوک نہیں لگ رہی میرے کو اتنا کھار ماحول اتنا خراب ہے کہ کچھ اچھی نہیں لگ رہا ال سریر کے اندر کئیے نا اوپر سے دو چار دن میرے وہ بیمار ہونا پڑے ایسا ہوتا ہے تو ہم کو دیکھو دیسی چیز ہے جیسے دودھ کی مکھن وغیرہ ان چیزوں پر ہم وترم بروز کریں اج کل جو ایکسنیس کی گیٹ والا تو کر کے ڈھائی سو گرام ہو گئی اس کو یوز کرتے رہو سوچتے ہیں ایک سو بیس کے دو کلو دودھ پیے گا جو دو کلو دودھ پیا کی صحت کتنی بیسٹ رہے گی ہے نا
ہاں جی بالکل صحی کہہ رہا آپ
اب بھی اپنے بچوں کو اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو شکچت کرنی ہے اور جو دیسی چیزیں ان کو یوز کریے نہ کہ فاسٹ فوڈ کیمیکل سے بنے پدارتوں کو سیون کرنا بند کریے
نہیں ہو یہ یہ بات تو میں صحی ہوں میرے بچے نہیں کھاتے فاسٹ فوڈ بالکل بھی ہم تو گھر کا دلیا بناتے ہیں سب کو اور ایک دن دریا بنتا ہے ایک دن آلو کے پراٹھے دہی سب چلتے ہیں بس دیتی کھانا بناتی ہوں
نہیں ضروری بھی ہے
میرے گھر میں کوئی فیشٹ فروٹ نہیں کھاتا
نہیں دیکھو ہم ت کو ہمارے یہ ہم تم پڑھے لکھے ہیں تو ہمارا تمہارا کرتبیہ یہی بنتا ہے کہ جو ہمارے جنتا ہے ہمارے آس پاس جو ان چیزوں سے باقت نہیں ہے جانکاری نہیں ان کو تو ان کو ان چیزوں سے ہم ان کو سمپرک کرائیں ان چیزوں کے جو ہونے والے پتن ہیں ان سے بتائے کہ اتنی ہمارے لیے اندر اتنی کمزوریاں اتنی بیماریاں اتنی سب آپ کس وجہ سے پڑ رہے ہیں
ہاں بیا یہ تو ہی ہےا پر آج ک پییرنٹس ہی آستے ہیں ریسٹورینٹ میں بھاگتے ہیں برھ ڈے پارٹی میں بچوں کو گھر کی بجائے پ لے جاتے ہیں ارے اگر اس کو باہر بھی کھانا آئے تو ڈھابے پہ کھائیے شھ کھانا
کچھ نہیں رکھا اس کوھ اپنی من کی مان ہے اپنی من کی جیت اپنی من کی ہار ہے سب کچھ نہیں ہے اب یہ گرمی دیکھ لو گرمی کیوں پڑ رہی ہے کیوںکہ یہ وایو پردوشن ہو رہا ہے واو پردوشن ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے آکاش کے اندر جو وجون بڑتا ہے نا اس کا چھیدر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے گرمیاں بڑتی جا رہی ہیں اور وایو پردوشن کون کر رہا ہے ہم تم سبھی لوگ یہ کر رہے ہیں نا جو باہن ہے ان کا اچ اکرمن ہو رہا ہے جو دھواں جا رہا ہے وہ آکاش میں جاتا ہے سیدھا آکش میں جاتا ہے وجن پڑتا چھدر ہوتے ہیں چدر ہوتے ہیں تو گرمی کا بہت زیادہ بدلوود ہے
ہاں نہیں تو دیک بےموسم بارش ہو رہی ہے کبھی دھوپ تیز ہو جاتی ہے
ج وغیر
اییسا ب سب کے کرنے سے کہوگا یہ نہیں کہ اب ایک ساتھ ہی سب کہیں کہ ہمیں فاسٹ فوڈ نہیں کھانے تب تو چلتا ہے
دیکو میں تو یہ مانتا ہوں میری وجہ سے سب کچ یہ غلط ہوا ہے میں خدھروں گا تو مے سات بار سدھرے سات بار سدرے تو ہمارا گا سدھرا گاؤ سدھے گا تو آس پاس سدھرے ہے آس پاسدھر گی تو مارکیٹ سدھے گی سب چیز خود خود پینٹ کر کے چاہیے مارکیٹ چ ہم خےیز یں ایسی چیزوں کا سیون نہیں کریں تو ہمارے بچے کیوں کریں گے آج کل بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے پانچ پانچ دس دس گھنٹے بچے موبائل چلا رہے ہیں وہ کیا بولتے ہیں پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں کیا ہی
اور انسان آنکھوں پ ڈفیکٹ پڑتا ہے
بہت افیکٹ پڑتا ہے جو شکھا پرنالی آج کل کی وہ ڈگمگ رہی ہے اسی وجہ سے کہ بچے دیکھو جب پڑھنے کا ٹائم ہے جب موبائل چلا رہے ہیں کھانے کو بول رہے ہیں سب چیز بول رہے ہیں موبائل کے ٹائم تو ہم کو موبائل د نہیں ی ب چود نہ جی تو نہ کی ہو رہاار کم سمے میں
اے ابھی کورونا ٹائم میں آن لائن پڑھائی کے چکر میں بچوں کا فون آ گیا مجبوروں کے پیرنٹسوں کو دلانا پڑا بچوں کو آادت پڑ گئی
بالکل بھائی یہ عادت ہے نا یہ چیز آپ سے پوچھ میں کبھی عادت اچھی چیزوں کی عادت کیوں نہیں پڑتی ہے غلط چیزوں کی عادت ہی کیوں پڑتی ہے کیونکہ ہم اس کو بھی اپنے ویوہار میں لیتے ہیں نا کبھی پڑھائی کی عادت پڑی ہم نے
اچھی چیزوں میں بھیا نیم ہوتے ہیں تحنسلتا ہوتی ہے ان چیزوں کون اپناتا ہے اور جو بیکار چیز ہوتی ہیں اس میں منورنجن دکھتا ہے انہیں اچھی لگتی ہے
نہیں ایسا نہیں میڈم جی یہی بات ہے دیکھ کوئی عادت نہیں کوئی کچھ نہیں ہم جو ٹھالنے اپنے من میں وہ کر سکتے ہیں ہم کسی سے کمزور نہیں ہے پر کیا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کی عادت پڑتے نہیں ہم ریگولر کوئی کام کرتے نہیں تم سوچو ریگولر کتاب پڑھو یہ پھر روزنہ کتاب پڑھو گی تو آٹومیٹک پھنے کی عادت پڑے گی نہیں پڑھتے نا کیونکہ انجو نہیں ملتا مہ اس کو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ کتاب کی ویسی عادتیں پڑھنی چاہیے جس سے ہمارا بوشیہ آگے کی طرف بہت اجل ہو اور بچوں کو سب کو پیڑ لگانے کے لیے پرییرت کرو تاکہ ہمارے جو وایو پردوشن ہے اس کو کم کر سکیں اور آس پاس میں ہریالی وغیرہ کا وکاس ہو اور یہ گرمیاں کم ہو بارش ٹائم سے ہو یہ چیز سب پیڑوں پر نربھر ہے آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہے نا
ہاں ٹھیک ہے آپ نے سب جتنی بھی باتیں کہ ہیں سبھی بہت اچھی ہیں اور میں تو چاہتی ہوں ہر گھر میں آپ جس نیموں کو ماننے والا ہو باتوں کو
نہیں دیکھو جی میں تو جس چیز کو بولتا ہوں مجھ کو کو میں اپنے اوپر پہلے خود مانتا ہوں جب دوسرے سے بولتا ہوں پہلے خود اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوک جب دوسروں سے کہتا ہوں کہ سر آپ بھی اس چیز کو کریے جو آپ کو اچا اچھا لگے تو غلط دیکھو قئید غلط کام کرے پھر وہ کسی کو سلاح دے تو وہ غلط ہے پہلے خود سوچھ بنیے نا جب دوسرے کو سلاح دیجیے چلو ٹھیک ہے تو نہیں تھوڑا میرے کو کام ہے ج نا اللہ حافظ ہلو اللہ حافظ یس میم ہلو میم ہلو آواز نہیںیاری سوپاری ہو ہلو ہلو اللہ حافظ ہلو ہلو ٹ نیٹ ورک ایشیو ہلو ہلو
ٹھیک ہے تو ہے
یس میم ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ بائے میم آپ کال کاٹ دیجیے میری طرف سے نہیں کٹ رہا ہے نا